ہیلو وعلیکم السلام جی شائستہ میم آپ ٹھیک اچھے ہو گھر میں سب ٹھیک بچے ٹھیک ہم بھی ٹھیک الحمد اللہ شکر اور میکے میں آپ کے سب ٹھیک ہو جی کھانا کھایا ابھی لنچ کیا اچھا ٹھیک کب آئے آپ ابھی کی صبح آے
نہ نہ بارہ ساڑھے بارہ لگ بھگ ہم یہاں پہنچے اچانک ہی پلان کیا تو ایساچ نہیں تھا آنے کا تو مجھے لگا اب ان کو بچوں کو پھر اسکول بھی جانا ہے نا مجھے لگا بیٹر رہے گا ہوں اور جب ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوگی نا وکیشن
یہاں پہ موسم تو ایسا ہی ابھی خراب ہی ہے
اب اگر چھٹیاں ہوں گی وہ ہوں گی فلڈ سچویشن کی وجہ سے ہیٹ ویو تو اب نہیں ہوگی کیونکہ تھرزڈے سے اب موسم ٹھیک ہو رہا ہے
ہاں اور بول رہے اب یہ ایکسٹند مطلب ایکسٹنڈ نہیں مطلب نا کنٹینو ایسا ہی موسم ہونے والا ہے
ہاں تو ختم اب پھر جانا ہی جانا ہے ان کو پرسوں سے ہوں بس شک کر شکر اچھے سے
اور اپنی بس ابھی لنچ کیا ہاں ہو گئی اسٹارٹ مگر تھوڑی ہلکی ہل
ہمم ہوں ہوں زیادہ نہیں ہو رہی تھوڑی سی ا پتہ نہیں اوپر سے ہمیں ہوتا ہے نا وہاں سے فلڈ کا خطرہ اگر زیادہ بارش ہوتی ہے ناٹی پورا سے ہوتا ہے نا فلٹ کی پریشانی پھر ہم ہاں لاسٹ ایئر بھی ہم نے سامان اٹھایا نا پھر وہاں سے پہلے والے نہیں نہیں ہو سہلاب آیا نہیں بٹ چڑھا نا بہت سارے علاقوں میں ہم نے پھر گراؤنڈ فلور سے فسٹ فلور پہ سامان لیا پھر شکر اس ٹائم ہم بچ گئے مگر سامان اٹھانہ پڑا سارا گملے سارا نہ سارا ہو
ابھی ہوتا ہوگا نا
وہ پریشانی ہے وہ پریشانی آج بھی دیکھو آج بھی اگر ایسا کچھ ہوا تو وہاں
اصل میں آپ لوگوں کو کیا کرنا تھا وہاں سے مطلب نا سب کو نڈی پورہ سائڈ سے آپ کو رکھنا تھا مطلب فرسٹ فلور جو ہے نا اسی میں کچن وچن باقی نیچے آپ کو رکھنے تھے ہال والا یہاں پہ زیادہ
گھر ہے نہ ان رینوویٹ کیا نا مکان گرایا پرانا اننی رکھ نیچے والے فلور میں ہال اور کچن
کچن بھی نہیں رکھنا تھا کیونکہ کچن میں ابویسلی چیزیں ہوتی ہے بہت ساری
ان ہونے کم کیا اور ان نے رکھا جو یہ ہے نا بیسمنٹ وہ بہت اونچی رکھی اب اگر آئے گا بھی ان کو بہت کام آئے گا
اچھا کیا ہے انہوں نے اچھا اسٹپ اٹھایا ہے ہاں لیکن پھر بھی ہے دماغ میں یہ پریشانی رہے
ہے نا یہ پریشانی ہے اب دیکھو آج بھی بارش ہوگی کہہ رہے ہیں اگر دو تین دن ایسی ہی بارش رہی وہاں سے خطرہ ہے پھر
اللہ
اگر جتنی بارش یہاں سے ہوئی نا کل پرسوں اگر وہاں سے ہوئی ہو
وہاں سے آیا ہوتا ہوگا سیلاب
ہمارے ایک ایک فلور ہم ڈوب گئے ہو
وہاں سے ہے نا یہی پرابلم وہاں اس ایریا میں ہے نا یہی پرابلم
بہت بڑی پریشانی اور بیٹی کس کلاس میں ہے آپ کی
سیونتھ کلاس میں ہے وہ آپ کی بیٹی ماشاء اللہ کہاں کس
ایک ہے تھرڈ میں دوسری
ماشااللہ
ہ تھ فسٹ فسٹ فسٹ کشمیر والی ہے نا میں نےسر کا برانچ جھومکا وہاں میں ادھر ہی ہاں وہی جاتے ہیں ہاں ایک تھرڈ ایک فرسٹ
اچھا
نہ نہ نہ خود ہی پڑھاتے ہوں درسگاہ جاتے ہیں ان کو درسگاہ میں بھی آف تھا ان دنوں نا وکیشن جب تھے تو اب کل سے سے ان کو درسگاہ جانا تھا
ہاں وہ سر نزدیکی ہے نا لڑکیوں کے بارے میں بہت کوشس رہنا پڑتا
ہاں ہاں ہاں میں نے ان کو نزدیک ہی بھیجا تو
اچھا نہیں ہم نے مولس گھر ہی بلایا تھا نہیں اس کو ایک دو نہیں دو تین سال ہو گئے مطلب اس نے کمپلیٹ کیا ادھر ہی گھر میں ہی ادھر نہیں بھیجا ٹیوشن بھی میں خود ہی کرا وہ مانتی نہیں کہی جانتا ٹیوشن ب وہ پھر میں آدی ہی رہتی ہوں مطلب پتا نہیں کیا کرایا ہوگا کیا کیا ہوگا پھر میں خود ہی دیکھتی ہوں
ہاں اچھا کیا اسکول کون سے جاتی وہ
ادری ہی تاجی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک مگر یہ ٹیوشن فضول ہی ہے کچھ نہیں پڑھاتے ٹائم ضایع
ہوتا ہے بس
ہوں اور جب بڑا بڑا گروپ ہوتا ہے ان کے پاس پھر ان کو کہاں پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہمیں
ہوتا ہے کہ اس بچے نے کیا ہے سچ میں سچ میں
فضول کو خود ہی پڑھاتی ہوں اور ان کا پتا اسکول کا برڈن ہوتا ہے نلن سن میں ان کو ہوم ورک کچھ نہیں ان کو ہوم ورک نہیں ہوتی ہے بکس نہیں ساتھ ہوتی ہو تی ہے کچھ بھی ہ وہ ان کو مطلب ہمیں ای ٹائمس پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ کیوں کے ان کو پھر ٹیلی گرام پہ م سگے جاتی ہے بکس ان کو میجورٹی بکس نوٹ بک اسکول میں ہوتی ہے ہاں اس وجہ سے ہمیں برٹن نہیں ہوتا نہ ہی وہاں پر بچوں پہ برڈن اب آگے آگے بڑے کلاسوں میں ہوگا ہو ہوتا ہوگا تھوڑا بہت مگر ان لیولس پہ کچھ بھی نہیں
نگوز باللو بل کٹارے میں مطلب اتنا سارا یہ نا ورک لوڈ ہے بچوں پہ بھی اور ٹیچرس پہ بھی نہ بولوں گی ان کو اتنا سلیبس ہوتا ہے خدایا مطلب وہ نا کوالٹی کوانٹٹی میں کوانٹی وہاں پہ ہے کوالٹی وہاں پہ ہے ہی نہیں اب میں نے پچھلے سال اس کو اتنا انسسٹ کیا نا مطلب نا آر پی میں کرائیں گے اس مانا ہی نہیں اس کی فرینڈ سے ہے نا بند گے نا
وہ پھر پرابلم ہوتی ہے نا آگے نہیں مگر بیٹر تھا کہ اچھا ہے اسکول کیونکہ آگے چل کر پھر رہتے ہیں نا اسکول کی سرٹیفکیٹس اسکول کا نام سا
ساتھ ہو تا ہے ہاں سچ
یہ ہمارے ٹائپ بھی ہم نے بھی دیکھا نا اسکول کا نام جب اچھا ہوتا تاہ ساتھ اس سے الگ ہی رشن ہوتا ہے تو یہ یوگ کے جی تک ان کے اسکول میں ایگزام ہی نہیں ہوتا ہے
ہوں اچھی بات ہے
یو کی جی تک سیدھے ہو گیا ایک سال تو چیڈے کلاس میں
ہ گلوبل میں نرسری سے ہے یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا ان کو بچپن سے ہی پریشان تھا آے
نہ نہ ان پہ برڈن نہیں جیسے زویا اس ٹائم تھرڈ میں ہے نارمل ہے سب سارا ایسا کچھ برڈن وغیرہ نہیں نہ نہ ایسا نہیں آرام سے اور یہ بورڈ بکس پڑھاتے ان کو سیدھے
اچھا ٹھیک وہ اپنی نہیں پرائیوٹ
اپنی ان کو ہے یہی کمپیوٹر ہے جی کے
وہ اسلام اچھا ٹھیک ہے
نہ اسلامیہ تو میرسند ہے نا ہی وہاں اس کا کنسپٹ ہی نہیں
نہیں ہاں وہ تو ہے اور کود جاتے ہو کہیں کے گھر نہیں ہو
فل لال گھر پر
آپ جک جاتے تھے کہی کرتے تھے جواب تو آجی نے مجھے ایک بار بولا تھا کیوں
اتنے بچے ان انکو پاڑا نا گھر پہ کام وام تو پھر میں نے ا سکپ کیا
اچھا ٹھیک
ہوں
ہاں اور کون ہے گھر میں
ہم تھے جوائنٹ میں لاسٹ ایئر جون تک
ہوں
پھر میرے دیور نے وان بل شفٹ کیا
اچھا
تو جو میرے یہ ان لوز ہیں فادر ان لاؤ مدر ہیں وہ کچھ دن وہاں پر کچھ دن یہاں پر کرتے ہیں کل پرسو سنڈے ہو گیا وہاں یہ پندرہ دن تھے ادھر ہی پھر گئے پرسوں ادھر کچھ دن وہاں کچھ دن ہاں پیس آف مائنڈ
کیا
ہاں
ہاں یہ وہ اس کی کیا فیملی ہے اس دیور کی مطلب کیا فیملی دو اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک شادی ساتھ میں تھی دونوں کی
ہاں ہاں ہم ت نا ایک ساتھ وہ بھی جاتے ہیں انہیں کے اسکول میں
اچھا ٹھیک
ایک بیٹی ہے اس کو ففتھ میں ایک ہے نرسری میں
اچھا ٹھیک یہ نا یہ واچ شی دیورانی ہے کہ قک جار چس ہوں اچھی ہے
نہ نہ نہ
اچھا ٹھیک اچھی نہیں ہے وہ ہوں وہ کہاں کی ہے
وہ اصل میں ہے بانڈی پورہ کے بانڈی پورہ کے تو اب آئے ہیں یہاں پر عان بل
اچھا ٹھیک
کافی ٹائم سے رہ رہے وانپل میں اب اسے ماکان بھی ادھر ہی ہاں ادھر ہی بنا
ٹھیک ہے اس نے اس کے ہسبینڈ نے مانا ادھر جانا
یہاں پر ہے ناں اسے کہا تھا ناں یہاں پر فلڈ آتا بیٹر ہے نکلنا ہے
اچھا ٹھیک
ہے ناں مگر یہ پریشانی ہے اگر دیکھو گے میرا مکان کیا ہے اس میں چھ ہوگئے ہے پین لنگ خراب ہوگ
ہائے ہائے ہائے تو آپ کو بھی بھیجنا تھا وہاں سے جانا تھا کہیں اور پہ
میرے فادر انلاء نہیں مان رہے ابھی اس
اچھا ٹھیک اپنا شئر لیا ہے آپ کے دیور نے جو اپنا شئیر اچھا ٹھیک اور نند ونند ہے کوئی بہت اچھا ہے ٹینشن فری ہو
ہاں اور آپ کیا کر رہے ہو اس ٹائم کچھ بھی نہیں ناں
ابھی میں نے کیا ناں میں نے یہ بھی ناں
کیا بولتے اس کو دودھ کو ابالا چائے بنا کے رکھی اور ہے ناں کھانا بھی تیار کیا ہاں اب کچھ نہیں کرنا ہے اب میں آئی ہاں دونوں میرے بلائے لگے ہے وہ دونوں
ایک کی ناں کہ دو
نہیں تو یار
ایک جو ہوں سچ میں سچ میں یہ حد ہے ایک ہی بیمار ہے ناں کہ دونوں بیمار ہے
میں ہی ایک دوسرے کو ڈی آئی وی او آر سی
اب دوسری کرنی تھی اس کو شادی
اس کو عقل کی ہے ہی نہیں یہ میری مجھے تھا نا قسمت میں تو اس کو کون اٹھاتا
نہیں پھر آپ کو چار ہے یہ وہاں سے ہے ناں ان ہے ناں فادر انلاء مادر انلاء اور یہ دو
اور اس کا ایک بیٹا بھی نند کا جس کو ڈوورس ہوئی ہے
اللہ او کتنا بڑا ہے
وہ بھی سیکھ رہا ہے
اچھا ٹھیک
ہوں فادر انلاء کی ڈیتھ ہوگئی ٹو تھاؤزنڈ ٹوونٹی ون میں ہاں ٹوونٹی ون میں
پھر آپ ہی سارا مگر کرتے ہو یہ کچھ
نہیں نہیں نہیں نہیں میری ممی کرتی ناں میری ساسوں ماں ہے بس اب میں اب مطلب جب سے اس کی ناں ہوگئی ناں ریپلیس ہوگئی ناں بیٹری تب سے اٹھتی ہوں صبح ورنہ بارہ سال میں ایک بار بھی نہیں اٹھی ہوں مطلب اب اگر یہ کہی جاتی تھی ناں میں کہیں جاتی تھی بائی وائی کے یہاں ناں دن میں اٹھتی تھی کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی یہ لوگ تھی ناں ادھر دو چار دن ان دنوں میں اٹھتی تھی تو میں نہیں اٹھتی تھی صبح آپ مجھے یہ مطلب ناں یہ ایک ڈیڑ مہینہ ہو گیا صبح اٹھ تے ہوئے ادر وائز نہیں ہاں بدنام نہیں کرتی تھی اس ٹائم میں کرتی تھی کہ کبھی کبھار مطلب نا وہ تو ہو گیا رہی ہے یرلی مطلب اب مطلب کرنا پڑتا اب مطلب اس ٹائم بھی مجھے نہیں ہے نا مجھے یہ کرنا ہے وہ دو بھی اٹھتی ہے کبھی وہ ایک پکاتی ہے کبھی دوسرا
اچھا مطلب بہت
ہاں اوور آل بولڈن تو ہے ہی
ہمم وہ ٹاپ پر ہی ہے
ہاں اور اچھا رکھو آپ مجھے کال کرنا ابھی دو منٹ کے بعد ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ